اللہ
وعلیکم السلام کیسے ہو سب بہریے آج
اللہ کا شکر ہیں آپ ٹھیک ہو
الحمد اللہ بالکل خیریت سے ہوں آپ سنا ہے کیا حال ہے
بس شکر اللہ کار آ کو گ میں سب ٹھیک
سب سب ٹھیک ہے
ہاں میں آج بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے کچھ گف توک کرو کسی موضوع پہ
جی جی میں بھی سوچ ہی رہی ہوں کہ ہم کچھ ڈسپلین کے رولس کے بارے میں بات کر لی جائیں
بالکل بالکل اگر ہم دیکھیں گے ڈسپ بلن سے مراد اپنی زندگی کو اس نظام کے مطابق چلانا اور قوانین کی پابندی کرنا ہے
جی بالکل دھو
سان کچھ چاہتے ہیں کہ ہر کام وقت پر کرے اپنی فرض پہچانے اور دوسروں کو حقوق کا احترام کرے ڈسپللم بچپن سے سیکھ سیکھا جاتا ہے اور یہ عادت پوری زندگی کام آتی ہے
جی بالکل صحیح فرما رہے اور انسان کی زندگی میں ڈسپلن بہت اہم چیز ہوتی ہے اگر انسان میں انوشاسن ہو تو وہ ہر کام آسانی اور کامیابی سے کر سکتا ہے لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ ت لوگ ڈسپلن کی اہمیت کو نظر اندار کر دیتے ہیں
بالکل آپ نے درست بات فرمائی
ہوں مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈسپلین کا مطلب صرف اسکول یا کالج تک یہ نیم مطلب نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی پوری زندگی کو ایک صحیح طریقے سے گزارنا بھی ہوتا ہے
ہم
جیسے کہ دیکھیے وقت پر اٹھنا ا وقت پر نماز پڑھنا پڑھائی کرنا بڑوں کی عزت کرنا اور ہر کام وقت پر پورا کرنا ا یہ سب ڈسپلین ہوتا ہے اور ہماری ہلو آواز آ رہی ہے میری ہاں ہاں جی اور ہمارے اسلام میں بھی ہمیں انوشاسن کی تعلیم دیتا ہے پانچ وقت کی نماز ہمیں وقت کی پابندی اور ذمہ داری ہی سکھاتا ہے
بالکل بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے طلبا کی زندگی میں بھی ڈس پلن کا اہم رول ہے اسٹوڈینٹس کے لیے جو ڈسپلن کامیابی کی کنجی ہوتی ہے ہاں
جی
جو طلبا روزانہ وقت پر سکول یا کالج جاتے ہیں ہوم ورک مکمل کرتے ہیں اور امتحان کے تیاری وقت پر کرتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے ڈسپلن انہیں وقت کی قدر کرنا اور محنت کی اہمیت سمجھ سمجھاتا ہے ب جو بے ڈسپلن طلبا اکثر اپنی تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں جو کہ مطلب ڈسپلن پہ نہیں پڑھتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم روزانہ نہیں پڑھتے ہم جو پڑھتے ہیں ہم پھر ایگزام کے ٹائم میں بیھتے ہیں اور یا ہم سکول بھی کبھی کبھی کیا ہوتے ہمارے بچے کو اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اسکول پہ بھی ٹائم پہ نہیں پہنچتے یا کوئی مطلب ان کو ہوم ورک کرنا پڑتا تا ہے جو کہ اسکول میں یا کالجز میں ان کو کرنا پڑے وہ بھی وہ ڈسپلن مطلب وہ بھی وہ ٹائم پہ نہیں
ڈسپلن میں جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اگر ہر انسان اپنے جیسے کہ آپ نے کہا کوئی ہوم ورک ٹائم پہ نہیں ہوتا یہ تو یہ بھی ایک ڈسی کا ہی ہوتا ہے اور اگر ہر انسان اپنے روز مرہ کا جو کام ہے ڈسپلین سے کرے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اگر وہ ہوم ورک بھی سمے سے کرے گا ہر چیز اس کے حساب سے ہوگی تو وہ ایک دم صحیح سے چلے گا
بالکل درست فرمایا لیکن میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن جو ہے یہ گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ڈسپلن کی ابتدا گھر سے ہی ہوتی ہیں والدین جب بچوں کو وقت پابندی صفائی اور ادب اور ذمہ داری سکھاتے ہیں تو وہ عادتییں ان کی متا متق بل مستقبل جو کو روشن بناتے ہیں گھر کا من منظم ماحول جو ہوتے ہیں بچے کی شخصیت پر بہت اچھا اثر دیتی ہیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا اور آپ نے جو اسٹوڈنٹ والی بات کہی تھی تو وہ بھی ایک دم صحیح تھی کہ اسکول میں بھی اگر اسٹوڈینٹ سمے پر آئے اور یونیفارم ٹھیک سے پہنےیک چر کیزت کرے اور کلاس میں دھیان دے تو پڑھائی کا ماحول بہت بہتر ہو جاتا ہے اور جو لوگ ڈسپلین نہیں مانتے انہیں اکثر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اور دیر سے پہنچنا کام ادھورا چھوڑنا دوسروں کی بات نہ سننا یہ سب بری عادتیں ہوتی ہے اور آپ نے جیسے کہا وال گھر میں بھی تو جب صحیح بات ہے دیکھیے ہمارے گھر میں بھی اگر والدان صاحب ہمیشہ ا کہتے ہیں کہ کامیابی کی پہلی سیڑ ڈسپلین ہوتی ہے تو یہ چیز گھر سے ہی سیکھ سیکھنے کو مل مل جاتی ہے ہمیں بڑے بزرگوں کی یہی نصیحت انسان کو آگے بڑھاتی ہے
بالکل بالکل اگر ہم دیکھیں گے ڈسپلن کا سب سے جو اہم حصہ وقت کی پابندی ہے جو لوگ وقت کی قدر کرتے وہ اپنے مقاصد جلدی حاصل کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ہر کام وقت پر کرنا کرنے سے زندگی میں نظام پیدا ہوتا ہے اور کامیابی کہ ان کے ان کاام بڑھ جاتی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے وقت ضائع جو کرتا ہے وقت ضائع کرنا اکثر نقصان نقصان کا سبب بنتا ہے اسی لیے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے سکولز میں اگر ہم سکولز میں بھی اور معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے ڈسپلن کا اہم رول ہے اگر ہم اسکول میں ڈسپلن تعلیمی ماحول اور بہتر بنائے بناتے ہیں اگر ٹیچرس اور اسٹوڈنٹ قوانین کی پابندی کرے تو تعلیم کا معیار بلند ہوتا ہے اسی طرح میں آپ کو بولوں گا کہ اگر ایکپ ڈسپلنڈ جو معاشرہ جو ہوتا ہے تر کی اور ا خوشحالی کی طرح بڑھتا ہے جو کہ ڈسپلن معاشرہ ہوتا ہے جب لوگ قوانین کی عزت کرتے ہیں تو جرم اور بدآمنی میں کمی آتی ہے مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر ایک م مطلب ہر ایک جو ہمارا زندگی کا ہر ایک پہلو پہ جو ہے وہ ڈسپلن کا مطلب اہم رول ہوتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا اپپ نے ڈسپلن سے انسان کا جو کانفیڈینس ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہے اور لوگ اس پر بھروسہ بھی کرنے لگتے جی اور دیکھیے جو انسان اپنے وادے نبھاتا ہے اور سمے کا پابند ہوتا ہوتا ہے انہیں ہر جگہ عزت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی انوشاسن کی آادت سکھانی چاہیے اور اگر موبائل اور سوشل میڈیا کے دور میں بھی دیکھیے ڈسپل پرنٹ بہت ضروری ہو گیا ہے اگر ہم ہر وقت فون میں لگے رہیں گے تو پڑھائی اور دوسرا کام پیچھے رہ جاتا ہے اس لیے موبائل کا استعمال ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے ورنہ وقت کی بربادی ہو جاتی ہے تو اچھی عادتیں مطلب بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی ہمیں سکھانی چاہیے نا تو اچھی عادت بچپن سے ہی سکھائی جائے تو آگے چل کر وہی ان کی پہچان بن جاتی ہے
بالکل درست فرمایا آپ نے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو مطلب ڈسپلن صحت کے لیے بھی ضروری ہیں آپ میں آپ کو مطلب بتاؤں کہ ڈسپلن صحت زندگی کے لیے بھی ضروری ہے روزانہ جو اہم ایکسرسائز کرنا صحت حط مت غذا خانا وقت پر ہونا اور بری عادتوں سے بچنا ڈسپلن کی مثالیں ہیں جو لوگ اپنی صحت کے معاملے میں ڈسپلنڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ تندرست اور خوش رہتے ہیں مطلب آپ دیکھیے کہ کوئی ڈ پ نہیں رہا نہیں رہا کہ کب سونا ہے کب اٹھنا ہے مطلب لیٹ لیٹ مطلب رات رات تک موبائل فون چلانا مطلب کتنا اسکرین ٹائم ہوتا ہے ہمارے آنکھوں میں پھر صبح درد ہوتا کمر میں درد ہوتا ہے جب بھی نیند ہی نہیں کی مطلب اٹھتے کب ہے گہنا کب کھانا ہے مطلب ہم وقت پر کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ صحیح کہہ رہے کہ جیسے دیکھیے اگر رات بھر فون کا استعمال کرتے رہیں گے نیند پوری نہیں لیں گے تو صبح وقت سے نہیں اٹھ اٹھ سک اٹھ پائیں گے ہم اور پھر وہی روٹین ہمارا لیٹ ہوتا رہے گا تو یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک سونے کا وقت بھی طے کر لینا چاہیے ا صبح رات کو دس بجے تک سو جاؤ صبح پانچ چھ بجے اٹھ جاؤ نماز پڑھو اسکول جاؤ کالج جاؤ جو بھی ہو تو وہ بھی ایک ایکسرسائز کرو آپ نے کہا شریر کے فٹنیس کے لیے بھی وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ کرو تو اس اسی سے ہی ڈسپلن کی بھی صحیح سے شروعات ہوتی ہے
بالکل درست فرمایا آپ نے مطلب جو ہم اب دیکھے مطلب یہ بھی دیکھ نہیں نا کہ ڈسپلون پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر ہم دیکھیں گے ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈول بنانا چاہیے ہمیں ہر کام وقت پر کرنا اپنی مقا سے مقرر کرنا محنت اور لگن سے کام کرنا اور بری جو عادتی سے بچ بچنا ضروری ہے چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں وقت کے ساتھ مضبوط ڈسپلن میں تبدیل ہو جاتی ہے مطلب آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈسپلن کامیاب اور بے وقار زندگی کی بنیاد ہے یہ انسان کو ذمہ دار محنتی اور خود اعتماد بناتی ہیں ڈسپلن کے بغیر نہفرد ترقی کرے کر سکتا ہے اور نہ ہی کووم ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نظام نظام ایسا نظام پیدا کرے جس سے مطلب ڈسپلن آئے وقت کی قدر کرے قوانین کی احترام کرے اور اپنی ذمہ داری یا ایمانداری سے نبھائی اسی طرح ہم ایک بہتر شخصیت ا بہتر معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں مشور معقلہ ہیں کہ ڈسپلن از د برج بٹوئ دا گولز اینڈا سکسیسیعنی ڈسپلن ہی وہ پل ہیں جو ہماری خوابوں کو کامیابی سے جوڑتے ہیں مطلب مجھے آپ سے
آج کی یہ جو گفتگ مجھے تو سمجھ میں آ گیا کہ اچھا انسان بننے کے لیے ڈسپلین بہت ہی ضروری ہے اور وہی ایک طریقہ بھی ہے تو شکریہ آپ کا آپ کی باتوں سے مجھے بہت کچھ معلومات ملیں اللہ تعالی ہمیں سب کو انوشاسن اچھی عادت ہے اور نیک الفاظ اپنانے کی توحفے ددا فرمائے
عام اللہ حافظ